السلام علیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں
بس بڑھیا آپ سنائی ہیں کیسے ہو
جی الحمد للہ سبچے ابت اور کیا کر رہے تھے آپ
بس بڑے اللہ کا شکر الحمد للہ بس تھوڑا سا بچے ٹیوشنس کے آئے ہوئے تھے نا تو انہیں کو پڑھا رہی تھی تو سوچا تھوڑی سی آپ سے ہی باتیں کر لو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ بچوں کو پڑھا دیتے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بچوں کو تعلیمات دینا اچھا آپ گھر میں تعلیمان دیتے ہیں بچوں کو
ہاں جی
صبح میں میں اسکول جاتی ہوں پڑھانے اردو میڈیم میں اور اپنا دوپہر میں ٹائم ملتا میں تو ایک آدھ گھنٹے کلاس د دیتی ہوں بچوں کو گھر میں
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جیسے ابھی آپ گھر جا گھر گھر جا کر تعلیمات دیتے ہیں اور کچھ لوگ جیسے ہیں بض لوگ اپنے فون کے ذریعے سے موبائل فون کے ذریعے سے آن لائن بھی تعلیمات لے رہے ہیں
ماشاء اللہ بہت اچھی بات آن لائن مطلب تعلیم حاصل کرنا لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے نا آف لائن تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے
جی بے شر
کیونکہ جو چیزیں سامنے سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہو نا وہ چیزیں آن لائن آپ کو نہیں سمجھ
جی جی جی جی جیسے یہ اگر آپ نے کوئی سوال کرا اور مجھے اس کا جواب آتا ہے لیکن میں اس کے سوال میں آپ کے صرے کوئی سوال بھی کھڑا کر سکتا ہوں اور اور نائ ن اگر جیے گا آن لن اگر مجے کچ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ سے کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ سمج نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور
ہاں اور چلو آپ وہاں پہ میسج بھی ڈراپ کر دو گے کہ آپ کو سیم ٹاپک پہ کوئی پی ڈی ایف چاہیے کوئی ویڈیوز چاہیے تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا سیم ٹائم پہ آپ کو اویلیبل نہیں ملے گی نا وہ چیز ہاں اور آپ کو سیم ٹائم پہ ہی اور آپ سیم ٹائم پہ چاہیے تو اس کے لیے تو اگر سامنے سے جتنا پڑھا جا سکے سامنے سے طلباء ہوتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے تو اس سے زیادہ بچے چک سر ہوتا ہے
جی جی بےشک جیسے کہ اب ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ کہ اسکول جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں اور کچھ جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میم اگر نہیں ہوتی ان کی ٹیوشن والی تو وہ ان کو آن لائن کرنا ہیں واٹسپ وغیرہ پہ ان کو کام بھیج دیتے ہیں تو اب اس میں تھا ہم لوگوں کو بھی بچوں کو سمجھانے میں دقت ہوتی ہے بہت ہی کافی پریشانی ہوتی جیسے اگر میم نے کچھ سوال ا ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے اب ہم یہ چیز سمجھ رہے ہم بڑے ہیں لیکن بچے وہ جی نہیں سمجھ پا رہا
جی وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہا نا دیکھو اگر بچے کو وہی سیم چیز آپ نے سامنے سے سمجھائی ہوتی ہے اچھے سے پڑھائی ہوتی ہے نا تو وہ جلدی سمجھ میںتا لیکن اس کو ڈائریکٹلی آپ نے ٹاپک وائز اسے فون پہ دے دیا تو اس میں تو اسے سمجھنے میں ائم لگ گا نا
جی تو اب وہاں سے تو صرف ایک سوال آ گیا ہے بچوں کو اس کا جواب خود ڈھونڈنا ہے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جواب وںگا چھوٹا بچہ ہے
ہاں نہیں ڈھونڈ سکتا وہ اور دیکھو بچے تو ویسے ہی ماشاء اللہ اتنے معصوم ہوتا ان کو تو جتنا کھیل کھیل سے سمھایا جائے کھیل کھیل میں انہیں پڑھایا جائے ان کو تبھی سمجھ میں آتا ہے
جی بے شک اب دیکھیے نا جیسے آج کل فون کے بھی ویسے ایسا نہیں ہے کہ آن لائن کے فائدے نہیں ہے فائدے ہیں جیسے کہ اب کچھ بچے ہیں جیسے دور رہتے ہیں ا وہ ان کے گھر کے آس پاس نہیں ہے پڑھانے تعلیمات کی جگہ کوئی تو وہ اپنا فون پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ رہنا چاہیے جو کہ اگر ان کو کچھ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ان کو سمجھا سکتے
ہاں یہ تو ہے
جی جی اچھا تو آپ ج جیسے پڑھاتے ہیں آپ اس کچھ طریقہ بتائیں گے جیسے ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں تو وہ طریقہ ہم بھی
دیکھو ماشاء اللہ میری تو تکریر ہی ہے ر میں تو کوشش یہی کرتی ہوں بچوں کو جتنا زیادہ گروپ میں پڑھیا جا سکے نا اتنا بہتر ہے کیونکہ ایک بچے کو سنگل بچے کو لے کے بیٹھو گے اس میں وقت ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اچھے سے بچے کو پڑھانا ہے اور بچے کا ذہن اگر اچھا ہے تو گرو سے ت گوپ ما توگ نا وہ بہت جلدی سمجھ جائے گا
جی جی ویسے
چ ایک دوسر سے سیکھتے ہیں نا اتنا وہ خود نہیں سیکھ پائیں گے اکیلے اگر جیسے کچھ میں بتا رہی ہوں کچھ وہ دوست سے کچھ وہ گروپ میں رہے ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو اس سے وہ جلدی سمجھتے ہیں
جی جی بےشک کیا
پڑانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نا ماحول پیدا کر
بے شک بے شک جب تک ماحول نہیں ب ا جب تک بچ
ہاں جی جی جب تک آپ ماحول اب وہی والی بات آپ دیکھو جب کبھی ہمارے گھر پہ کبھی امی کہیں گئی بھی ہوتی ہیں تو ہم کیسے بیچینا چاہتے ہیں امی امی کہاں ہے امی کہا ہے امی کہ ہے تو صے میں ایسے ہی سامنے بچوں کے اگر ٹیچر نہیں رہتا ج نا ج بچے کے
جی جی بے شر جی جی بے شر جیے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی دی ہے اور بہت اچھی ہی بات پت ہی ہے مجھے تاکہ میں اب میں بھی آگے ب کو تعمات دے سکتا ہوں جیے ہمارے گھر میں ہمارے بانجی بھانجے ہیں
ہاں ہاں ماشاء
ہاں دے سکتا ہوں
جی جی اور نہا بچوں کو جتنا ہو سکے نا ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیوں میں جوڑنا چاہیے جیسے کوئی پلے ہو گیا اسی میں پلے کرایا اسی میں کھیل کھلا دیا انہیں اسی میں سوال پوچھ لیاے تو بچہ کھیل بھی رہے اور وانسی بھی دے رہا اسے پک تب بھی نہیں چل رہا ہے وہ پڑ بھی رہا ہے
جی جی بے شک تب
کہ ہم کھلا بھی رہے ہیں اور پڑا بھی رہے ہیں
جی بشک اس کا ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے طریقے سے اور اس کا جو ہے دماغ بھی آگے بڑھ رہا ہے دونوں گم ایک سب جو ہے
جی یہ تو ہے اور دیکھو آن لائن میں یہ آن لائن کے بھی ایسی بات نہیں کہ فائدے نہیں آن لائن بھی فائدے اپنا ایک ہی ٹیچر کو سیم ٹاپک کو کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو تو آپ ریپیٹ کر کر کے بار بار دیکھ سکتے ہو اسے چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو بار بار ہوں لیکن آف لائن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو گروپ بنا دیتے ہیں تو گروپ ڈسکشن ہو جاتا ہے ٹیچر سامنے پڑھا دیتی ہے کوئی لیکچر ہوتا ہے اس کو سامنے سٹینڈ کر لو یا کسی تمہیں کوئی ٹاپک دیاے گیا ہے پارک کے بارے میں یا ممی ابو کے ابو تو ہم گھر میں رہ کے آبزرو کر کے اسے محسوس کر سکتے ان چیزوں
جی جی بے شک
چیز ہمیں آن لائن پڑائی ج رہی ہے تو ہمیں اتنی جلدی جی نہیں سمج میں آئے گا
جی جی سر جیسے آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ جیسے اب آن لائن پڑھ رہے ہیں آپ تعلیم لے رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سمج نہیں آ رہی تو آپ اس کو بار بار آگے پیچھے کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے اور یہی چیز اگر ہم گھر بیٹھے بچے کو بار بار ایک چیز بتائیں گے تو ہم لوگ بھی خود پریشان ہو جائیں گے ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہمارے بھی دل میں ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں اس بچے کو بارار بار ایک ہی سوال کرے کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ چلو
جی ہاں ہاں اب دیکھو نا جتنے بڑے بڑے عقے لیکچر آ رہے ہیں جو اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرس ہیں ٹیچرس وغیرہ وہ اپنا ٹائم فکس کیوں کرتے ہیں وہ اسی لیے تو کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ساری مطلب جتنی بھی ان کی پاپولیشن ہے جی ایجوش مار رہ ہو سات نہیں سمجھا سکتے کو اسی لیے وہ ایکس چر بناتے ہیں اس ایک لییکچر کو آن لائن شو کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھو آپ اگر وہ ایک ایک بچہ لے کے بیھٹیں گے پھر تو وہ ان کا ذہن ہو جائےا خرا وہ کیسے پڑا
جی جی اب
کو بھی تو پڑنا پڑتا ہے نا
بے شک بے شک اب جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ سوال
ہاں جتنے زیادہ بچے ہو اتنے زیادہ سوال اتنے زیادہ ہینڈس کڑے جاتے اور آن لائن بھی یہ ہو بھائی سامنے سے بول جاتا ہے تمہ کوئی بھی ڈاؤ ہوتا ہےپ میسج ڈراپ کر مک آب آپ کو نیکسٹ ویڈو م دیں گے تو اس میں بچے کو صبر ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جیس مھےمج میں آتا اتنا میں سمج لیتا ہ اور نہیں آئے گا تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں تو پتا چل
جی جی بے شک یہ تو ہےے آن لائن کے بھی کافی خیر فائدے ہیں جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا ب اتنے یہاں فائدے بتا دیے آپ نے جسے اگر جیسے اگر کچھ نہیں ہو شان میں بتاؤں آپ کو ان کے
جی جی جی جی بتائیے
نقصانوں میں سب سے پہلا نقصان ہی آتا ہے جیسے آج کل بچے آن لائن جو پڑھ رہے ہیں تعلیمات لے رہ ہیں اب وہ فون میں مصروف ہو جاتے ہیں
جی جی جی
ا وہ پڑھائی کو لے کے اپنی تعلیمات کو لے کے فون میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ اتنا فون کو دیکھتے ہیں جس کی وسن کی آنکھوں میں پروابلم آنے لگتی ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جتنے بھی تعلیمات لینے والے بچے ج ہیں آدھوں سے زیادہ کے چشمے لگے ہوئے ہیں
جی آپ بے شک بالکل ٹھیک بول رہے ہو پتا اور اسی چکر میں بچے کسی کے آنکھوں میں درد کسی کچھ اور پہلے ٹائم میں نہیں ہوتا تھا کسی کچھ نہیں لگتا تھا اب تو بہت کچی کچی عمر کے بچوں کے چشمہ لگاائے
جیکن آپ ننی نی سے جانے ہیں بچارے اب ان کے اتنی سی عمر میں ہی چشمے لگ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے ان کے لیے اور نقصان دوئق
جی
تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے جیسے آن لائن بچہ پڑھ رہا ہے کہ امی جان یا ابو جان یا بھائی جان کوئی بھی ہے وہ بولتے ہیں کہ بھائی جان بھائی ایک کام کیجیے بتائیے کر لو کھانا کھ لو پہلے نہیں نہیں میں یہ کرتا ہوں ابھی رک جاؤ امی جان ایک ٹاپک اور امی جانے ایک ٹاپک اور
ہاں اور پھر نہ بچوں سے زیادہ دیکھو بچوں کو زیادہ بولو نہ پھر وہ بچے گھستا
جی جی جی بے شک بے شک بے شک اب دیکھنا جیسے ہم بچے اتنا مصروف ہو چکا ہے فون میں کہ اب وہ کھانا پینا سب چز چھوڑ رہا ہے اس آ کو پتا ہے کہ میں اگر اتے ہی جی جی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بس میں اگر فون سے دیکھ کے سمجھ لوں گا تو کل کو جا کے ٹیچر کو اپنے جواب دے دوں گا
جی جی جی
جی اتنا سیکھ نہیں رہا جتنا اپنا نقصان بھی کر رہا ہے
وہی والی بات ہے نا دیکھو بی پریکٹیکل اگر پریکٹیکلی اسی چیز کو اچھے سے سیکھا جائے گا نا تو وقت بھی کم لگے گا اور زیادہ آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا اور ایزیلی آپ سیکھ سکتے ہو آن لائن میں وہی چیز اگر آپ کو سیکھنی ہے نا تو بالکل سائلنٹ موڈ
دیکھے نا آپ سے باتوں میں میں بھی اتنا مصروف ہو گیا کہ ٹائم کا پت بھی نہیں لگا
جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے مجھے بھی بس پتہ ہی نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا
جی جی بے شک تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی جی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملتے ہیں انشاء اللہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک کیالا